کیسے ہیں
الحمد للہ بھائی تو آئے بھائی بائیوں سے آپ کیسے ہو
میں بھی بڑھیا میں بھی بڑھیا کیا نماز وماز ہو گئی آپ کی
جی الحمد للہ نماز ہو گئی نماز کر کے نماز سے فاروغ ہو گیا اس کے بعد ابھی بیڈا بیٹھ کے تھوڑا کھانا کھا لیا کھانا کھا لے کے چائے پی لے کے بھائی کو یاد کریں گے کون گ تفصیل سے کال کیا میں نے آپ کو
ااء اللہ یا کب نماز کب ہوتی ہے وہاں پہ
وہ دو بجے جمعت دیر تھی
ہوں
ایک بچپن کو جو ہے ہیں وہ کیا بولتے ہیں
خطبا شروع ہوتا ہے اذان وغیرہ ہ ہ ہ ہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہلے ہی وہی ٹائمنگ تھی ہمارے یہاں نا جس گاؤں میں مطلب میں رہتا ہوں گاؤں سے ہوں میں تو یہاں تین بڑی جامع مسجدیں ہیں ہماری مسجد میں ڈیھ ہے اذان شروع ہوتی ہے یہ دوسری والالی ازان ہاں تو پھر ڈیھ پونے دو کے قریب جو ہے نماز وغیرہ ہو جاتی د کمپلیٹ ایسے ہ جی ہاں جی اور باقی جو مسجد ہیں الگ الگ یہ جو ہے وقت پر ہوتی ہے ایک جامع مسجد میں ہوتی ہے پونے دو تو ایک میں ہوتی ہے سوا ایک ایک بج کے پندرہ منٹ پیتیین ہمارے میں ہوتی ہے مطلب پندرہ پندرہ منٹ کی جو ہے یہ گیپ رکھی ہے تاکہ مطلب اگر کوئی دوسرے گاؤں سے یا دوسری جگہ سے آئے
جی جی ج جی تو وہاں پہ مدرسہ بھی ہے کیا
مدرسہ تو نہیں ہے مطلب ایسا چھوٹی مات مکتبے ہیں مطلب وہ چھوٹے جس میں صبح کو آتے ہیں شام کو تو وہ والے ہیں لیکن وہ باقاعدہ طور پر جو مطلب بڑا مدرسہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے
اس لیے کہ جو آفظ قرآن جو رہ نماز پڑھاتے نہیں اس لیے وہ
ہاں وہ حافظ تو ہیں بہت سارے حافظ ہیں ہمارے یہ یہاں پہ گاؤں میں بہت ہے لیکن ہاں ایک مطلب کمپلیٹ ایک دو مالوی سحب بھی ہیں لیکن کوئی مفتی نہیں ہے ہمارے گاؤں سے حافظ
حفظ ہاں اچھا تو اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی آپ اربی آتی ہے یا پہاڑ آتے
ہاں پڑھنا تو آتا ہے مجھے پڑھنا آتا ہے پتا ہے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی میری یہ مطلب یہ دوست ہے کہ یہاں سے وہ کرناٹک سے تو اس نے بھی مجھے یہ شیئر کری تھی کہ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو یہ پڑھنا تو اگر پڑھنا تع تو میں نے کہااں پڑھنا تو آتا ہی لیکن سمجھنا نہیں آتا تو پھر اس نے ایک کورس شیئر کیا تھا کہ کسی کا نمبر مولانا صاحب تو ان کا نمبر شیئر کیا تھا کہ کہ اس کو ان کو میسج کر دو یہ ان کا کوئی کورس ہے فری میں چلاتے ہیں تو پھر ان کو میسج کری تھی انہوں نے ویڈیو وغیرہ بھیجا تھا کہ اس کو دیکھ لینا تو پھر مجھے بتانا لیکن وہ ایک گھنٹے کا ویڈیو تھا تو میں دیکھ سکھ نہیی پایا ابھی تک
ہاں السلام علیکم ہاں
تو کافی فائدہ ہوگا اس سے آپ کو آپ کو آتی ہے یہ پڑھنی تو آتی ہے ویسے ہوں
جی
مطلب آپ کو ایسے پڑنی آتی ہے ہ
میں آ ری تو نہیں وہ ا ربی میں تین بار ختم کرا
اچھا مطلب وہ زبان ہی نہیں آتا زبانی مطلب ایسے آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مطلب میں سمجھانی
نہیں زبانی ادیھی زبانی مطلب وہ عرب بھی بول رہے ہیں آپ زیر زبر پیش وہ بور رہے آپ
مطلب آپ کو یاد ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں مطلب میں یہ پوچھا آپ کو پڑھنی آتی ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں
مطلب یاد کیا بول رہے آپ میں سمجھا نہیں اس لیے
یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو عربک جیسے قرآن مطلب آف
ہاں جی جی ہاں دیکھیے پڑھنی آتی ہے
ہ اور ویسے آپ مطلب زبانی بغیر دیکھیے آپ کہہ رہے کہ مجھے ویسی والی نہیں آتی ہاں وہ ہ صحیح بات ہے وہی وہی پوچھ رہا تھا میں
اس میں کیا ہے معلوم توجہ دینا پڑتا ہے بہت جہاں مسٹیک نہیں ہونا اور یاسین بھی مسٹیک نہیں کرنا ایدل خورسی میں نماز میں جب نماز پڑھتے نا پورا جس سے پڑھنا نماز بیچ میں جو دنیاداری میں مبتلا ہونے سے نہیں ہو رہا اس میں
بالکل ایسا ہے پت ہے جب میں نے بھی بہت سارے مطلب میں اس میں اس میں مطلب ذہن اچھا تھا میرا تو یہ سورے وغیرہ یاد کر کرتے ہیں صورت وغیرہ جیسے لاسٹ پارا میںی سے تھٹت تیسرے پارا میں سے ہم وہ بڑے بڑے سورت جو یاد کرتے تھے تو میں ایک دو دن میں وہ بڑے وہ جو اسٹارٹنگ میں نا تیسرے پا یہ ہاں تھرٹی ایتھ پارا میں جو لاسٹ ٹارٹنگ کی صورت ہے وہ یہ امایت س باقی جو ہے نا وہ بڑی بڑی صورتیں تو میں نے یاد کر رکھی تھی پہل وہ مطلب جو زبانی ہی مجھے ایسے بغیر دیکھے میں پڑھ لیتا تھا اور جو ہے اچھے سے یاد تھا تو پھر میں بھول گیا قزم سے ھم یاد کر ت ت اچھے سے یاد تھی لیکن پھر نہ نماز میں پڑھتے تھے نہ کہئی پہ تو پھر میں بھول گیا ابھی اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ ابھی پڑھنا شروع کر دیں کر د گے تو میرے کو یاد آئے گا فورن سے ہی کہ ہاں یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ یہ ہے لیکن ابھی ایسے آپ بتاؤ گے کہ بائیسو سنا دو تو میں کو ویسے نہیں پاؤں گا میں لیکن جب کوئی پڑھتا ہے تو مجھے یاد آتا کہ ہاں یہاں پہ یہاں پہ ایسا ہے ہاں
اچھا تو اسکول میں جی جی جی ب بالکل بکت ہیں معلوم لگ بھگ ایک پانچ یا چھ یا سات ہزار لگتے لگ بھگ
ہوں
کمپٹپ
اور پورا ٹائم اور بالکل پورا ٹائم دینا پڑتا ہے فل ٹائم جیسے یہ مدرس مدارس کے جو یہ طلبا ہوتے ہیں ان کو جو ہے پورا ٹائم دینا پڑتا ہے جیسے اسٹوڈنٹ ہے اسکول کالج میں پانچ چھ گھنٹے دینا سات گھنٹے دینا تو ویسے بھی ان کو ا کتنا مطلب چار پانچ گھنٹے دینا پڑتا اس میں تو تب جا کے سب بڑے محت پڑ دی اسس م میں یہار
بالکل جی اور ان کیس اس میں آپ کسی کے گھر کچھ جانے سے پہلے مطلب کوئی بھی گھر نیا لیتے نا جو ان کے لیے پڑھتے نا قرآن پڑھا آدار کر م پڑات
ہ
تو ان لوگ کے لیے ب سے نعمت کی چیز ہے اس میں
ہوں
اورر آپ کو یہ سن ہوگی ہاں
کوئی نیا گھر بنا لیا تو پھر قرآن پڑھنے کے لیے یہ طلبا کو بلاتے حافظ کو بلاتے کوئی اور جو ہے نا یہ نیاز وغیرہ ہو تو اس کے لیے بلاتے تو یہی چیزیں ہوتی اکی
آپ لوگ گتے نہیں آج
نہیں ہم تو نہیں کرتے یہاں پہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے مطلب یہ یہاں پہ اتنا وہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہاں پہ وہ مطلب ایسے آپ سمجھو مسلک مسالک کہ وہ چیزیں نہیں ہے اگر میں کسی یہاں بتانا نہیں چاہوں گا یہاں پہ لیکن پھر بھی ہے میں کسی اور مسئلہ لک سے ہوں آپ کسی اور سے ہوں گے تو وہ پریشان نہیں ہے کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہیں یا آ بھی کر سکتے ہیں تو ایسا ہے
مرضے پر ڈی پنڈ رہ تھا
جی جی
ہ ہاں سمتی آ م سو اور کیا کھائے آپ جی ہاں پھر یار
اچا صی ب ہے اچھی چیز ہے یار اس میں کوئی غلط اچس نہیں اچھا ہے
اور بولی
ہاں جی
وہ آپ اسکول میں عربی یا اردو رہتا ہے آپ کو
ہاں ہے نا میں نے اردو جو ہے ادبگ تو نہیں پڑی عربک میں نے پتاہ ہے میں میں نے کب قرآن پڑھنی سیکھی جو ہے وہ وہ میں نے نوویں دسویں میں تھا تب پہلے نہیں آتی تھی نوویں دسویں میں میں نے تھوڑی سیکھ لی پہلی بار میں گیا تھا وہ انی قادہ پڑنے تو تب آئی مجھے پہلی بار میں پڑا تب ذہن بھی اچھا تھا میں تو خارج جو ہے نا وہ جیسے آئین ایسا مطلب کر کے باقی یہ حروف نک کالناں ادائیگی اچھی ہوتی ہے ہاں بڑے میں بڑے اچھے سے پڑھتا ہوں تو پہلے نہیں آتا تھا تو اب آتا ہے
کم سےے کم سےے
سے لے کے جو ہے دسویں یعنی بارہ پ تیرہ سال پڑھی ہے اردو
کرتی اردو میں میرا گام وال
ہے ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کشمیر میں جو ہے لوگ ایسے بولتے نہیں ہے اردو یہاں ہر اسکول میں پڑھتے ہیں چاہے پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو ہر ہر کسی کا یہ پڑھتا فار ایگزامپل اگر کوئی سکھ بھی ہے وہ اردو پڑے گا کوئی ہندو بھی ہے تو وہ بھی پڑے گا لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پ پھر جو ہے پریکٹس نہیں کر پاتے ہم کیونکہ لوگ اکثر جو ہے کشمییرری ہی بولتے ہیں تو اسی لیے بجائیے ایک پھر مطلب ہم پریکٹس نہیں کر پاتے اردو کی یہ چیز ہے ویسے بھیا یہ آپ کی جو ہے یہ مادری زبان جو مدر ٹنگ ہے وہ کیا ہے آپ کی کیا ہے
ہاںرے حیدرآباد ہی آدھی اردو آج ہی ہندی مکس ہو گیا بہت ک
ہاں صحی بات ہے یہ چیز ہے
تو اس میں ورڈز جو بات بات چیت سے جو تخلق جو رہتا نا وہ الگ ڈفرنٹ وے میں رہتا مطلب کیا کر رہے ہیں ایسا مطلب
بالکل جیسے آپ ابھی کر رہے کیا کر رہا ہاں ویسے بالکل صحی بات ہے یہ یہ یہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے ج یہ یہی چیز ہے ہوں اچھا یہ یہ حیدرآبادی کیا اس کا یہ دوسرا نام یہ دک
ہاں حیدرباد ڈکن بول کے بولتے ڈکن کیا ہے ایک کینک حیدرآباد میں کنگے
اچھا تو ان کے یہ ان کے مطلب ان سے چلی یہ ای لینگویج ہ ہ ہ جی جی چیز ہے
اور یہ کیا ہے بولے تو حیدرآباد بھی گ ادھر مطلب ہمارے کیا یہ بولتے ہیں حیدر حلی ہے نہیں ان کے نام سے حیدرآباد بول کے رکھے ناام جوکنگ نام بہت فیمس ہاں جی
ح حیدر علی ہاں یہی چیز ہے تو اچھا ان کا ہی نام دھائی ا انیس سے
زمین نہیں اصل مین یہ
حیدرآباد کا نام ان سے پڑا ہے ٹھیک ٹھیک تو
ب سے م ش جی جی جی جی جی حیدرآباد پہلے جس انڈا کنٹری دانا وہا کنٹری تھا حیدرباد بھی
ایسا ہے کیا
ہاں کنری ہو ت ہے جو گنڈریے سے کنٹری سے وہ شفٹ ہو گیا وہ کنٹری سے ابھی کیا ہے بولے تو
اسٹیٹ بول ہاں وہ اسٹیٹ بن گیا ابھی لیکن پھر تو پھر تو کافی بڑا ہو گیا حیدرآباد اگر پہلے یہ ایک ملک تھا یا کنٹری تھی ایسی تو اب تو مطلب یہ تو کافی بڑا ہوگا پھر
ہ گولکنڈا پیلس ہے آئی مین گولکنڈا فنٹ ہے پلک نما پیلس ہے اور چار مینار ہے اور جب ایک دور میں نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا اور چائنا کی جو لڑائی ہوئی تھی نا چار سو یاار